ہلو
ہلو
کمنزائ چو
وعلیکم اللام
ہ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
میں بڑیا ہومکا ہا پو
میں ابھی اسٹڈی کر رہا تھا
سٹڈی کر رہے ہو
ہاں
وہ کیسا چل رہا آپ کا اسٹیڈی
اسٹڈی بھی ٹھیک چل رہا ہے
ٹھیک چل رہا ہے
ہاں
آپ تھوڑا دھیرے بات کرو تھوڑا بات لاؤڈ سے کرو
اسٹڈی ٹھیک کر رہا ہے
اچھا ٹھیک ہے اور کہاں پہ ہوتے ہو آج کل
آج سکول ہوتا ہے پھر وہاں سے آتا ہے پھر نماز پڑھنے جاتے ہے ایسے ہی
اچھا ٹھیک ہے اور سنا اسکول کہاں پہ ہے آپ کا
ہائر سیکنڈری سکول سورسل
اچھا ٹھیک ہے آج کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہو
ہاں ہاں
کھیل رہ ہو
ہاں آج گیمج ڈت ن آج سیٹل ڈت ہاں
پھر آپ کیوں جاتے ہو گیمی ڈے کے دن اسکول جب وہاں پہ ہاف ڈے ہوتا ہے
گیمز بھی ضروری ہیں نا ایک اسٹوڈنٹ کے لے اس سے برین فریش ہوتا ہے
اچھا آپ تو بڑے بڑی بڑی بات یہ کر رہے اچھا مجھے ایک بات اگر کوئی چاہے گا کہ مجھے ایک بجے ہی نکلنا ہے آج وہ جا سکتا ہے
ایسے لے جا سکتا ہے پیسے پہلے پرمیشن لینی پڑتے اور پھر اس کے گھر والوں کو فون کیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو فون کیا جاتا پتاہ ہے اس کو چھوڑیں گے ہم گھر یا نہیں چھوڑیں گ
ارے جب آپ کو جانا ہوگا نا آپ مجھے ب فون کرو نا جب آپ کو لگ رہا ہے میں یہاں پہ بور ہو گیا آپ مجھے فون کرو میں بتاؤں گا میں کو اس کا پاپا ہوں
نہیں نہیں وہ میں مجھے گھر نہیں جانا ہوتا ہے جب بھی جانا ہوتا ہے میں لیو لکھتا ہوں اور گھر والوں سے بات کرواتا ہوں
سچ میں اچھا وہ آپ کی ٹھیک ہے جو بول رہے تھے آپ وہ مجھے کھانا وغیرہ دیتی ہے
ہاں ہاں
د دیکھتے ہو اس کو
نہیں نہیں میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں
وہ کہاں پہ ہوتے ہیں
پتاہ نہیں میں جب دیکھتا ہی نہیں ہوں
ای جھوٹ مت بول
سچ میں بول رہا ہوں
اچھا جو کام میں نے بولا نا آپ کو
ہاں
وہ کرو گے ار شام کو
ہاں ہاں وہ میں کروں گا
ارے تو آپ تو جوڑ بور آپ نے بولا نہیں میں نہیں کروں گا
نہیں میں کروں گا اگر ٹائم ہے تو
ٹائم آئے گا کیوں نہیں آئے گا ٹائم
اوکے پھر ٹھیک ہے
اور سنا اچھا وہ جو آپ کا چاچو ہے نا جو آپ کا چاچو ہے نا چجو
ہاں
کی شادی کب ہے
ہاں
ا عید کے بعد ہوگی لگ بھگ
عید کے بعد ہوگی اچھا وہ روزہ آپ کی چاچی چاچی ہے وہ روزی روزی اچھا اور جب وہ ملتی ہیں آپ کو روز جی آپ وہ کو کیا بولتی ہیں وہ جب آپ کو ملتی ہے
جب میں اسے دیکھتا ہوں میں بھاگ جاتا ہوں میں بھاگ جاتا ہوں
کیوں بھاگ جاتے پاگل وہ آپ کی چاچی ہے آپ کو اس کو رسپیکٹ دینا ہوتا ہے آپ کیوں بھاگتے ہو
بھاگتا ہوں میں جب شادی کریں گے وہ پھر میں نہیں بھاگوں گا
پھر کہاں بھاگ ہو گئی پھر نہیں بھاگ اور بھی بھاگ سکتے ہو پھر کہاں بھاگ ہو گیا یار پھر تو
آپ آج کل کیا کرتے
ارے یار میں تو بے روزگار ہی ہوں
کیا کرتے ہو
کچھ نہیں بے روزگار ہوں
بے روزگار کی آپ
میں نے بولا نا اپ کو اللہ تعالی کو دو کر لو کہ مجھے جواب مل جائے لیکن آپ دعا بھی نہیں کرتے ہو
میں کرتا ہوں دعا لیکن اب تو بی این کرتے ہو اس کا کیا کیسے چل رہا
ارے ان شاء اللہ اچھا ہی ہوگا اللہ تعالی نے جو میرے حق میں لکھا اللہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے جو میرے حق میں لکھا ہوگا تو ٹھیک ہے کی ہوگا ان شاء اللہ
اوکے
اچھا وہ جو بہن ہے نا وہاں پہ آپ کی کہ وہ فون وغیرہ کر رہی ہے
ہاں
اچھا وہ گلام نبی کہاں پہ ہوتا ہے آج کل
وہ آج کل ڈیوٹی ہوتا ہے
آپ مت سوئے ہوئے ہو
نہیں نہیں میںسو ہے نہیں
اپ تو آپ کو تو ہنسی آ رہے آپ کیوں ہنس رہے ہو
ہلو
ہلو
ہاں بولو
اور سنا
اور کیا سناؤں گا میں
اچھا میتھ کیاسا چل رہا ہے میتھ سبجیکٹ آپ کا
میں سبجیکٹ ٹھیک کہ رہا ہے
اور کچھ خاص
خاص تو یہی میرا پاپا ڈوٹی جاتا ہے
کہاں پہ
وہ تھا ہے ایرپورٹ
ایئرپورٹ
ہاں
وہ منڈی نہیں جاتا ہے آج کل
نہیں اس کی نوکری لگی تھی نا اسی ہزار کی
اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جب آپ اسکول جاتے ہو نا
ہاں
آپ لنچ وغیرہ ساتھ لیتے ہو
نہیں میں لنچ ساتھ نہیں لیتا ہوں
کیوں
جس میں سو کوٹی پہ جاتا ہوں نا اسکول اور پھر میں سوکوٹی سے واپ واپس گھر آ جاتا ہوں فورٹی فائیو منٹس میں میں گھر سکول پھر واپس پہنچ جاتا ہوں سچ
وہ سکوٹی کی اچھا وہ اس کی ہے وہ جاب کو کوئی گ میں کام چلاا
اٹیا وہ
ارے کبھی ہماری طرف بھی آ ہم بھی کریں گے سواری ہم بھی سیکھیں گے اسکوٹی کیسے چلایا جاتا ہے
وہ تو بالکل اسان ہے
آسان ہے
ہاں
ان شاء اللہ ہم بھی لائیں گے کچھ گاڑی وغیرہ کچھ اسکوٹی وغیرہ پھر دیکھیں گے آسان ہے یا مشکل ہے اچھا آپ کوچنگ وغیرہ دیتےہو کسی سے
ہاں میں کوچن جاتا ہوں
کہاں پہ
چاڈورا میں
چاڑورا میں
ہاں
اچھا چاڑورا میں ٹھیک ہے چوڑرا کتنا دور ہے آپ کے گاؤں سے
چاڈورا میرے گاؤں سے تین کلو میٹر دور ہے
کتنا
ہلو
تین کلو میٹر
بس
ہاں بس
اچھا ٹھیک ہے آپ کا فرینڈ کون ہے
میرا فرینڈ کو کوئی نہیں ہے
کیوں
رکھتا ہے نہیں میں فرینڈ کو
آپ کیوں نہیں سب سب کو فرینڈ ہیں آپ کیوں نہیں رکھتے ہو فرینڈ کو
فرینڈ کو کیوں رکھنا ہے
فرینڈ تو ضرور ایک فرینڈ دوست ہونا چاہیے لائف میں جسے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہو
نہیں میں اپنی بات کیوں کسی کو کہوں
سپوز اگر آپ کو کوئی حاجت ہوگا یا کوئی ایشو ہوگا تو آپ شیئر اگر آپ کے پاس دوست ہوگا آپ اس کے ساتھ شیئر کرو گے
نہیں میں دوست کے ساتھ کیوں شیئر کروں گا
اچھا مجھے اگر آپ کو کبھی اچھا مشورہ چاہیے تو آپ کس سے بات کرتے ہو
میں اپنے فادر سے بات کرتا ہوں
اپنے فادر سے
ہاں
اچھا اگر آپ کو کچھ پرسنل ہوگا جو آپ فادر سے بھی شیئر نہیں کر سکتے اور پھر کسی بات
تو پھر تو پھر بھی فادر سے ہی کرتا ہوں ا
میں نے بولا اگر کوئی پرسن ہم لوگ بات ہوگا آپ نہیں کر سکتے
جب میں جب جب میرا فرینڈ نہیں ہے تو پرسنلی کیوں میں
کوئی پرسنل چیز ہوتا ہے نا ان
نہیں ہوتا ہے جب جس کا فرینڈ ہوتا ہے اس کا پرسن
تو اچھا مجھے ایک بات بتا اگر آپ کو کسی لڑکی سے پیار ہوگ
نہیں جب جب جو لڑکی کو اس سے پیار ہوتا ہے جو دوست رکھتے پھر دوست کو بولتے ہیں میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا جب مجھے پیار کرنا ہی نہیں ہے تو میں کس کو بولوں گا مجھے پتا ہے میرے دوست بھی نہیں ہے کیا بولتے ہو
میں نے بولا کہ آپ کی اکل تو بہت اچھی ہے
اور بتا
اور کیا بتاؤ بادام کاجو
ایسا موسم ہے آپ کے گھر میں
بالکل ٹھنڈا گرم
ہاں
ٹھنڈ ٹھنڈ
ٹھنڈ ہے
ہاں
کتنا ا کھنڈ ہے
چار ڈگری سلشس
اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک اور ب وہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ
کہاں پہ
جو آپ کا سائڈ ہے جو آپ کا گاؤں ہے
نہیں ہم تو چالرا میں چاررا سے کہیں دور رہتا ہے ہمارے سائڈ میں ٹورسٹ کیوں آئیں گے
میں نے سنا ہے وہاں سے ٹورسٹ پلیسس ہیں ٹورسٹ آتے جاتے ہیں وہاں سے
نہیں نہیں جسے سنا جا کے اسی کو بتاؤ نا پھر جس سےے سنا آپ اگلے
اچھا میں نے ایک سری نگر سے سری نگر والا بندہ تھا اسی نے بولا کہ وہاں سے ایک بڑگاہ میں ایک علاقہ ہے ارے ٹھیک ہے ھ بتاؤں گا یار کوئی نہیں یار آپ ٹینشن مت دوو اچھا جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کا اس کا گاؤں کا نام کیا ہے
اس کے گاؤں کا نام ہے بغام ہاں
بغام میں کیا چیز زیادہ خھاس ہے
ب گ میں کچھ خاص نہ ہے
ن پھر بھی ہوگا نا کچھ مشغول یہ کیا ہوتا کتا
آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ سمجھ آئےیا مجھے اور سناؤ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو
میں ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا کیا آپ کا ڈریم ہے آپ کیا بننا چاہتے ہو
میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں
وہ بزنس او او او او او ماشاء اللہ کیا بزنس آپ کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس
میں بزنس کروں گا
کون سا بزنس
کرو گا کچ آ سا چوڑا خاصا سا بزنس
کتنا پیسے آپ کو کمانے ہیں ہلو ہلو ہلو